ہلو ٹھیک ہو اچھے سے وعلیکم اسلام ہوں اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک
ہاں آپ کی گھر پے سب ٹھیک
امم مجھے آپ بتاؤ جو میں نے آپ کو بھیجا نا آپ کو اس کو پارٹ ٹو آ رہا ہے یا پارٹ ون
میں نے ابھی دیکھا نہیں اب دیکھوں گی میں
اچھا ٹھیک کبھی کبھی آ سوچا میں نے بولا کبھی سوچا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ آ زیادہ کس چیز سے ڈر ہوتا ہے
نہیں
موت کا
مجھے جو آپ نے مجھے بھیجا ملا کا پارٹ ٹو
اچھا ٹھیک ہے آپکو پارٹ ٹو آ رہا ہے
ہاں
کوئی بات نہیں میں آپ کو پارٹ ون بھی سینڈ کروں گی بعد میں پھر اب بعد میں بھی پڑنا میرے ساتھ
ٹھیک ہے
ہاں وہاں سے کیا شو آ رہا ہے جیسے کوئی لڑائی کر رہا ہے یا یا فون پہ چل رہا ہے
نہیں یہ پتہ نہیں یہاں پہ نیبر ہے کوئی
اچھا مطلب یہ لڑائی کر رہے ہیں کچھ
نہیں لڑائی نہیں کر رہے ان کو کچھ کام چل رہی ہے ابھی جو
اچھا میں نے آپ کو بھیج دیا آپ کو سینڈ آپ چیک کرو میں نے آپ کو بھیجا ہے
ٹھیک ہے
ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ آ میں کہہ رہی تھی کبھی سوچا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے ڈر ہوتا ہے
موت کا
نہیں مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ موت سے پہلے غلط سمجھنے سمجھے جانے سے ڈرتے ہیں
بالکل کیونکہ مون صرف جسم کو ختم کرتی ہے لیکن غلط فی فہمی کبھی کبھی ان انسان کی بڑتی ہے
یعنی اگر کسی نے ہماری نیت کو الٹا سمجھ لیا تو وہ درد زیادہ ہوتا ہے
ہاں کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اس کی اصل صورت میں دکھائی جائے جب لوگ صرف ظاہری الفاظ یا ایک واقع دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے
آ کیا یہ ممکن ہے کہ ہر شخص ہمیں صحیح سمجھے
نہیں اور شاید یہیں زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے ہر آنکھ کا اپنا نظریہ ہوتا ہے ایک ہی منظر کسی کو خوبصورت لگتا ہے اور کسی کو بے رنگ
پھر بھی ہم لوگ کرائے کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں
کیونکہ انسان فطرتن قبول یہ چاہتا ہے بچپن سے ہی تم تعریف محبت اور تصدید ڈھونڈتے رہتے ہیں جب کوئی ہمیں جب کوئی ہمیں غلط سمجھتا چاہے تو لگتا ہے جیسے ہماری پوری کہانی سنی بغیر فیصلہ سنا دیا گیا ہو
مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں صرف خاموش تھا تھی لوگوں نے سمجھا کہ میں غرور میں ہوں حقیقت یہ تھی کہ میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی
دیکھا خاموشی کا بھی ہر شخص اپنا ترجمہ کرتا ہے کسی کو وہ تکبر لگتی ہے کسی کو نفرت اور کسی کو درد
کیا تو کیا غلط فہمی ہمیشہ بری ہوتی ہے
ہر بار نہیں کبھی کبھی وہ ہمیں یہ سکھا دیتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا
یہ بات مشکل لگتی ہے
مشکل ہے کیونکہ دل چاہتا ہے کہ ہر اپنا انسان ہماری بات سمجھے لیکن ہر اپنا سمجھنے والا نہیں ہوتا
کیا اصلی محبت اور دوستی کی پہچان یہی ہے کہ وہ بنا زیادہ وضاحت کی سمجھ لے
ہاں جو صرف تمہارے الفاظ میں ہی تمہاری خاموشی بھی سن لیں وہ اپنا ہے جو تمہاری غلطی میں بھی تمہاری نیت ڈھونڈے وہ تمہارا ہے
اور جو ہر بات کا برا مطلب نکالے
اس کے سامنے اس کے سامنے سے صفائیاں بھی کم پڑ جاتی کی ہے کیونکہ مسئلہ تمہاری بات نہیں اس کی سوچ ہوتی ہے
کیا کبھی ہمیں خود بھی لوگوں کو غلط سمجھنے کی احساس ہوتا ہے
بہت دیر بعد انسان دوسروں کی نیت سے زیادہ ان کے الف از کو یاد رکھتا ہے جبکہ نیت ہی اصل ہوتی ہے
یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے کہانی سمجھنی چاہیے
بالکل ہر مسکراتا چہرہ خوشی نہیں ہوتا ہر سخ لہجہ نفرت نہیں ہوتا اور ہر دوری بے وفائی نہیں ہوتی
ایک اور سوال اگر دنیا ہماری غلط سمجھ ہی لے تو پھر کیا کرنا چاہیے
اگر تمہاری نیت صاف ہے اور اللہ تمہارا حال جانتا ہے تو ہر شخص کو راضی کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں کچھ لوگ وقت کا وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے اور کچھ کبھی نہیں
مطلب سکون لوگوں کی تصدیق میں ہیں نہیں اپنی زمیر کی گواہ میں ہے گواہی میں
بالکل زمیر کی عدالت دنیا کی عدالت سے زیادہ سچ بولتی ہے
آج ایک بات سمجھ آئی غلط سمجھ جانے کا در تب کم ہوتا ہے جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے
اور جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ ہر کہانی کا ہر صفہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا کچھ لوگ صرف کور دیکھ کر کتاب بند کر دیتے ہیں
کتنی عجیب بات ہے ہم پوری زندگی سمجھ جے سمجھے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور آخر میں پتا چلتا ہے کہ سب سے ضروری یہ نہیں کہ دنیا ہمیں سمجھے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم خود کو نہ کھو دیں صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں سمجھ نہ پائے
یعنی اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے
بلکہ یہ ہے کہ غلط فہمیوں کی باوجود ہم اپنی سچائی اپنی انسانیت اور اپنا کردار نہ چھوڑے کیونکہ وقت اکثر ان سچائیوں کی گواہی دے دیتا ہے جنہیں لوگ سمجھ نہیں پاتے
ہاں
تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک بات اور سوچ رہی تھی کیا غلط سمجھنا سمجھ جانا اور درد دینا ا درد دیتا ہے یا انسان کو بدل بھی دیتا ہے
دونوں کچھ لوگ اس درد سے مضبوط ہو جاتے ہیں اور کو دھیرے دھیرے اپنی اصل اصلی شخصیت چھپا دیتے ہیں
یعنی وہ وہی بولتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں
ہاں کیونکہ بار بار غلط سمجھنے سمجھے جانے کے بعد انسان کو لگ تاہے کہ سچ بولنے کے بھی کیا فائدہ پھر وہ اپنے الفاظ ناپ تول کر بولتا ہے اپنی مسکراہٹ بھی سوچ کر دیتا ہے
یہ تو بہت اداس بات ہے
اداس اس لیے ہے کیونکہ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن لوگوں کے فیصلوں کا قید بن جاتا ہے
لیکن کیا ہر غلط فہمی کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے
نہیں ہر سوال جواب کا محتاج نہیں ہوتا کچھ الزام وقت سے ہار جاتے ہیں
مگر جب اپنی ہی غلط سمجھ لے تب
تب درد گہرا ہوتا ہے اجنبی کی بات صرف کانوں تک رہتی ہے لیکن اپنوں کی غلط فہمی دل تک اتر جاتی ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی لوگ معافی مانگ لیتے ہیں مگر غلط فہمی کا نشان پھر بھی رہتا ہے
بالکل شیشا ٹوٹنے کے بعد جوڑ بھی جائے جوڑ بھی جائے تو درار یاد دلاتا ہے رہتی ہے کہ کبھی کچھ ٹوٹ گیا تھا
تو بھروسہ کیسے واپس آتا ہے
صرف الفاظ سے نہیں وقت اخلاص اور لگاتار اچھے روی سے
کیا کبھی ہم خود کو بھی کسی کے بنا سمجھ آپکو بنا سمجھے جج کر دیتے ہیں
روز ہم دوسروں کے ایک لمحے کو دیکھ کر ان کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں
شاید اس لیے سچ جانے سے پہلے رائے بنانا آسان ہوتا ہے
بالکل سچ ڈھونڈنے کے لیے صبر چاہیے اور فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک لمحہ
کیا اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جلدی رائے مت بناؤ
ہاں کیونکہ ہر انسان ایک کہانی ہے اور کہانی کا صرف ایک صفہ پڑھ کر انجام نہیں سمجھ سمجھا جا سکتا
اگر کوئی ہمیں جان بوجھ کر غلط سمجھے تو
پھر خاموشی کبھی کبھی بہترین جواب ہوتی ہے ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں ہوتا کچھ جنگوں سے دور رہنا ہی جیت ہوتی ہے
یہ بات دل کو سکون دیتی ہے
یاد رکھنا جو لوگ تمہاری قدر کرتے ہیں وہ تمہاری بات سمجھنے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور جو صرف تم پر فیصلہ سنانا چاہتے ہیں انہیں کوئی وضاحت کبھی مطمئین نہیں کرے گی
تو انسان کو کس بات کی فکر کرنی چاہیے
اپنے کردار کی کیونکہ الفاظ ہوا میں بکھر جاتے ہیں لیکن کردار وقت کے ساتھ بولتا رہتا ہے
آج مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سچا ہو بالکل صحیح چلو میں آپ کو کرتی ہوں بعد میں بات ٹھیک ہے اللہ حاف